ہیلو
ہاں جی
جی بھیا
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے
تب الحمد للہ اپنا بتائیے
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے
اچھا
ہیلو
جی جی
جی بولیے اور کیا کر رہے ہیں آپ ابھی گاندھی پارک وغیرہ گھومنے جا رہے ہیں ابھی اتنے اچھے موسم کر رہے ہیں گاندھی پارک تو آپ جاتے ہی ہوں گے گھومنے
جی ابھی تو ہاں جاتے ہیں
تو آپ اکیلے جاتے یا پھر دوست یا پھر گرل فرینڈ کے ساتھ
نہیں نہیں دوست لوگ کے ساتھ گرل فرینڈ تو ابھی نہیں ہے
کیوں نہیں ہے بھائی جان آپ اتنے بڑے شہر میں رہتے ہیں ڈالٹے ہیں سٹی کچھ کرلاتے ہیں اور آپ کے لیے ہوں گے تو کس ہوں گے آپ اتنے اللہ کے کرم سے آپ اتنے اسمارٹ ہیں ہینڈسم ہیں آپ
جی جی جی
کیوں کچ بات ہے کیا مطلب آپ کسی کو چاہتے ہیں یا پسند وغیرہ کچھ کرتے ہوں گے نا
نہیں نہیں ایسا کچھ بات نہیں ہے
آپ کو جو پسند ہے بولیے میں اسے اس سے بات کروں گا اسے میں کروا دوں گا کیا دقت ہے
جی ویسے تو ہو ہو ہی جائے گا
جی جی
تو ہم وہی سوچے ہیں نا کہ اسی سے مطلب شادی کرنے کے لیے آگے جا کے
اچھا تو کون ہے اس کی نام ووم بتائی گا چلیے نام نہیں بتائیے گا تو آپ یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ کہاں کی ہے
ہاں ادھر اورنگ آباد کی طرف اورنگ آباد کی ہے
اچھا اورنگ آباد کی ہے چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے تو آپ اسے ہے نا اچھے طریقے سے مان دن کیجیے گا کیونکہ دیکھیے انسان ہے نا لڑکی لوگ چار دیوار میں بند ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جس سے سچا محبت کرتی ہے نا تو اس کے کیالوں میں زیادہ ڈوبی ہوئی رہتی ہے اور آپ اسے دھوکا دیجیے گا تو وہ آپ کے بغہ نہیں رہ پائے گی
جی جی جی
اسی لیے آپ اچھے سے
ہاں
ان سے باتیں کیجیے گا اور ان کو خیال رکھیے گا ان کو بہت سارا پیار دیجیے اور ان کے بہت سارا خوشیاں بھی دیجیے کیونک لڑی لوگ یہی کھوجتی ہیں لڑکیوں سے اور زیادہ کچھ نہیں مان لیجیے کہ آفی کو میں نے دس دن تک روم میں پیک کر دیا اور بولوں گا صرف آپ کو گھر کی کام کرنی ہے آپ آپ کو گھر کے باہر نہیں نکلنے تو آپ کو کیسا لگے گا
جی جی
تو اسی لیے آپ اپنے پر بھی لے کر کبھی کبھی سوچا کیجے کسی کے بارے میں
ہوں ہ
جی اور آپ کھانا تو کھا ہی لیے ہ گے اتنا ٹائم ہو گیا تو
جی جی کھا ہی لیے کھانا
جی دال چاول بنا ہوگا ابھی کیوںکہ آج تو کون دن ہےپ سوموار ہے سمپلی ہی بناؤ گا آپ کے گھر میں بھی بتا
ہاں ہاں
جی کیا کیا بنا تھا ویسے
دال چاول اور کیاچی بولتے ہیں اس کو
ٹماٹر کی چٹنی آلو بھر آلو کا چٹنی یہ
ٹماٹر کا چٹنی اور کھییکسا کا سبزی
اچھا فسا کہ یہ تو مجھے نہیں کھلااتا بہت بےکار لگتا مطلب اس کو پتا نہیں کیوں لاتے ہیں سب
ج
من ہی نہیں کرتا وہ سب دیکھنے کا
جی جی
ہوتا ہے چلی کوئی نہیں م بھی تو مجھے سب سے اچھا پتا ہے کیا لگتا ہے کدو کا سبزی
ہاں
اور یہ بھنڈی وغیرہ ہو گیا یہ سب کا سبزی یہی سب کھاتے پیتے رہتے ہیں اور بریانی یہ سب تو سب کا اسپیشل ہوتا ہے جی تو پت ہے کل کل میں نے ہے نا سب دوست لوگ چ رہتے ٹھیک ہے تو میں نے جا کر ایک سے انٹا مانگا
او
ایک سے انٹا مانگا تو میں نے پھر جا کر اس کے ساتھ میں نے کھیلا تو وہ کیا کیا نا میرے ہاتھ سے سا بنتا ہے نا نیچے گرا دیا تو پھر وہ گرا کر پھر پھر مجھے ہاتھ پہ دیا تو اس سے پتا نہیں میرے بارے میں میں کیا چیز ہوں ٹھیک ہے نا میں گرا ہوا چیز جلدی نہیں اٹھاتا تو جتنا میرے ہاتھ میں آئے نا
ہاں
تو میں نے اس پھر دوبارہ پھین دیا اپنے ہاتھوں سے کیونک بھائی وہ نیچ سےٹھا کریرےاتھ میں ڈائریکٹ پن دیا اور میں بولا کہ میں گراؤ چی نہیںٹھاتا
ا
کیونک وہ غط کیا ہے میرےاتھ جب میں انٹ پار سے چل رہا ہوں عزت سے کھی رہا ہوںیرےاتھ بیٹ کر تو پھر تم انٹ کلوٹا میرا
ہاں ہاں ہاں
وہی چیز میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ میرے بات کو نہیں سمھا
جی
تو آپ کو اس سے کیا لگتا ہے کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا
نہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے
جی وہی بات تو میں اس کو سمجھاتا ہوں لیکن وہ ماننے کی ریڈی ہی نہیں ہے
جی مطلب ایسے کسی کے ساتھ مطلب ویوہار نہیں کرنا چاہیے
بالکل بالکل نہیں کرنا چاہیے پتہ ہے اور پھر میں ان لوگوں سھ پھر رہنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ مجھے ویسا جگہ پسند نہیں جہاں میرا قدر اور عزت نہ ہو انسان ستی یاد ہو وہی ضرورت ہوتی ہے
جی جی
اور بتائیے آپ کو سننے میں آیا کہ میں جب باہر سے آؤں گا تو آپ کو شاید میرے ساتھ ڈھوسا اور یہ موموز کھانے کا بہت شوق ہے
جی جی سوچتے تو ہیں پر آپ آئیے تب نا
انشاء اللہ بہت جلد آئیں گے کیونکہ کہ اپنا گھر کبھی کوئی چھوڑتا نہیں ہے بھلے دو سال چار سال بھی جاتی یہی تو لڑکا لوگ کا عمر ہے کہ زندگی بھر گھر پہ نہیں بگا سکتے گھر پہ بتایا تو گھر والے ہی نکال دیں گے الٹا سے تو میں نے بھی یہی سوچا تھا میں آؤں گا تو آپ لوگ ساتھ گھوموں گا کیونکہ آپ ہی تو میرا جیری یار اور ہر کچھ آفی جو مجھے یاد کرتے رہتے ہیں اور سب یہ لڑکے لوگ سے تمہیں ملا صرف مطلب ہی ہے پریف کچھ کام پڑتے ہیں تو کل کرتے ہیں کہ احسان انیس والا ریچارج کر دو سال اک والا ریچارج کر دو تو میں کر دیتا ہوں کیونکہ میں آج تک کسی کو منع نہیں کیا ٹھیک ہے نا
ہوں
تو یہ بات ہوتی ہے تو کچھ کچھ باتیں ہے ویسے جو کسی کا پہنے کا بات ہے دوست لوگ کا جو مجھے جینے نہیں دیتا ان لوگوں کا خیال میں
جی جی
جی اور ابھی میں باہر آیا ہوں نا تو میں یہاں پہ جمیین لیا ہوں کسی کو بتائیے گا نہیں ٹھیک ہے نا میں خود سے اپنا زمین لے کرا ہوں میں گھر وغیرہ بنا رہا ہوں میرا تین تق فلور بن ج ٹھیک ہے تو میں اسی کو کمپلیٹ وغیرہ کر رہا ہوں میں سب کو سوچا ہوں کہ اچانک سرپرائز دوں گا گھر والے کو تو آپ اپنے ہیں میں اسی لیے بتا دیا تو آپ کسی کو نہیں بتائیے گا ٹھیک ہے نا
ہاں ہاں
جی ابھی تو میں نے ڈانس وغیرہ گایا گھر پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈانس اور اس کےعد پھر میں نے سوچا کہ پٹی کراؤںا پھرال پٹی کے بد پھر میرا فور سلنگ کروانا ہے فور سلنگ میں میرا لم سم یہی بیس لاکھ روپئے لمسم جا رہی ہے میرے کو کیونکہ میں سب سب ہاؤس میں کروا رہا ہوں ایک روم میں نہیں کروا رہا ہوں میں پورا گھر پہ کروا رہا ہوں تو وہ بولا کہ بیس لاکھ روپیہ کے لم سم لگے گی بیس لاکھ پلس بھی ہو سکتا تھا بولے کہ چلیے نا بھیا ہارلی پچیس لاکھ لگ گا تو بولا کہ جی جی تو میں میرا سب سے اچھا چیز کیا ہے نا کہ جو ٹانس میں نے جہاں سے لیا ہے نا تو وہاں میرے توہید بھائی جانے ہیں تو وہاں سے میں نے ٹاس اٹھایا تو وہاں سے مجھے ادھار مل چکا ہے
او
جی تو پھر میں نے وہیں سےٹریس وغیرہ کیا تو میرا پاس پیسہ بچ چکا مان لیے میں ٹس کو پیس دے رہا ہ اتنا اتنا تو میرے دقت ہوتی تو ٹیکس والے وہ تھوڑا سا بولے نا کہ آپ آرام آرام سے دیجیے گا
اچھا
اس لیے تو ٹلس والا کو بھی پیسہ میں دیا ہ ففٹی سے ففٹی زیادہ ہو گئی ہے زیادہ نہیں بیس ہزار روپ بچی ہوگی اس کی جی پورا گھر کو چمکا دوں گا پھر جب میں میلاد وغیرہ کر دوں گا نا تو میں آپو کو دعوت دوں گا ملاعد توپ لوگضرور رہ جے گا کیوںک ان کے ساتھ بریانی پاپڑ سلاد وغیرہ سب کچھ رہے گی اور خوشی کے محفل رہے گی تو خوشی میں ان شاء ال آپ پہنچیے ضرور اور آپ نہیں آ پاؤ گے تو آپ کے لیے گاڑی کار وغیرہ بھیج دوں گا
نہیں نہیں ہم ان شاء اللہ آئیں گے ضرور
جی بالکل بالکل ضرور آپ کو کوئیھی دقت وقت ہوگی تو مجھے بتا سکتے ہیں
جی
جی
اور آپ کا بھی تو کام وام سب صحیح چل رہا ہے نا
ہاں سب کچھ بہٹر ہے الگ گم سے بس میں نے تو آپ کو ہے دیا سب کچھ تو آپ ابھی پلیز یہ یہ بات ابھی میرے گھر پہ نہیں بتائی گا کیکہ مجھے سرپرائز دینی ان لوگ کا ریئیکشن دیکھنا کہ یہ کیا میرے بارے میں سوچتے ہیں کیا کیسا فیل کرتے ہیں کیسا فیس ریکشن رہےا کیسا اسمائل رہے گا
جی جی
یہ سب کچھ مجھے ہے نا دیکھنا ہے ان کا
جی مطلب گھر والوں کو سرپرائز دینے میں اور ان کا چہرے پہ پھر مسکان دیکھنے میں الگ ہی مزہ آ ہے
جی مجھے وہی تو دیکھنا ہے کیونکہ میں اتنا محنت کیا میں نے اتنا کمیاب اپنے چھوٹے سو عمر میں کیا ہے میں نے تو ان کو تو وہ پل تو دکھانا ہوگا نا وہ مجھے ہلکے میں بھی لیتے ہوں گے مجھے بارے میں سوچنا کہ وہ لڑکا اتنا سا باہر گیا کیا ہی کیا ہوگا کیا ہی لے کر آئے گا
ہاں
تو وہی چیز تو مجھے دکھانی ہے گھر والے کو
نیچ یہ بات
لیکے لائف میں کچھ ہو یا نہ ہو اپنی محنت بقرار رکھنا چاہیے کیونکہ جب میں نے ایک دیکھا چھوٹا سا پلانٹ کو جب آپ نچیے گا نا تو اس کا کیا چاہیے
جی جی بولیے
جب چھوا سا پرانٹ پ ننچے گا تو ترنت اس کا روٹ کمڑ جاتا ہے وہی اب بڑے سے پیڑوں کو آپ کبا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ دھیرے دھیرے محنت کرتا ہے دھیرے دھیرے مطلب گروتھ کو بڑھاتا ہے وہ
جی جی
وہ پل کم دیتا ہے لیکن اس کے آپ جڑ کبھی کباڑ نہیں سکتے اسی لیے محنت کیجیے آپ اس کو
ہاں
سمجھے اسی لیے میں نے آپ سے جی چیز اگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو آپ بات کو سمجھیے آپ پیڑ کی طرح بنے پلانٹ کی طرح نہیں پلانٹ آ کو تو کبھی بھی کوئی بھی کباڑ کے پھینک سکتا ہے لیکن پیڑ کو کاٹنے کے لیے مشین آتی ہے جو اس کو سوچنا پڑ جاتا ہے
اچھا
اسی لیے تو آپ ابھی کہاں پاس ہیں اپنے گھر کے پاس
جی جی
کیا کر رہے ہیں مطلب ویسے ہی بیٹھے ہوئے یا پھر سب فیملی
نہیں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ویسے تو کچھ کام وام نہیں ہے
اچھا اچھا چلیے کوئی نہیں ہوتا
آپ آپ بتائیے آپ کا کھانا وانا ہو گیا
ہاں کھانا وغیرہ میں نے سب کچھ کر لیا بس بیٹا ہوا ہوں
اچھا
جی اور بتائیے
اور ابھی تو مطلب پڑھائی وڑھائی میرا چل رہا ہے تو وہی پڑھائی کو تھوڑا لے کے ٹینشن ہے کہ مطلب کیس کیسے پاس ہوائیں گے ابھی میرا ٹینتھ ہے نا اس لیے اسی کو لے کے تھوڑا ٹینشن ہے کہ کیسے پاس ہوئ گے اھی پڑھ بڑ بھی نہیں رہے
دیکھیے ٹینسن لائف میں نہیں ج ٹینشن لیجیے گا تو آپ کا ایگزام خراب جائے گا آپ اللہ بھروسہ کیجے دعا کیجیے کہ ان شاء اللہ میرا ایجامت چائے متر جائے اسی لی ہے آپ سے میں یہی سوال پوچھنا چاہوں گا نا
ہوں
کہ آپ لائف میں سے کیا ہی چلیجیے گا آپ کو خود پتا ہے کہ میں نے کچھ محنت نہیں کیا ٹھیک ہے
جی
تو آپ اس کو محنت کیجیے آپ پھر آپ کو تو ایک گھنٹہ بیٹھنے کا عادت نہیں ہوگا کاپی کی کتاب لے کر تو آپ کو عادت کیجیے دھیرے دھیے دو گھنٹ تین گھٹہ چار گھٹہ محنت کییے تبپ ٹائم ملے گا بٹ ملے گی
جی
سمجھے تو آپ پڑیا کو دیکھیے میں نے بھی ٹینک جام دیا نا بہت لوگ ڈراتے تھے کہ ایسا ہے ویسا ہے تم فیل ہو جاؤ گے بہت ٹپی جام دیتی ہے بات صحی ہےزام ٹپ لیتی ہے لیکن آپ سرما گیس وغیرہ یہ سب آتی ہے نا اس کو آپ پورا رکھ لیجیے گا
جی
تو چلیے کوئی دقت نہیں ہے لائف میں اتنا ٹینشن نہیں رہنے کا ان شاء اللہ میں دعا کروں گا کہ آ کا اگزام بہت بہت اور بہترین پاس ہوگا ٹھیک ہے
جی
آپ سے رات کو زیادہ پڑھائی پہ دھیان دےکھجیے کیونکہ رات کو کو مائنڈ میں زیادہ آتی ہے دن میں سب لوگ تو حلے کرتے رہتے ہیں گھر پڑوسی
جی
جی چلیے ٹھیک ہے بھائی جان آپ اپنا خیال رکھیے گا میرے پاس تو ویسے وقت نہیں بچا ہے میں تھوڑا کام میں بھیجھوں نا اب بولا تھا کہ میں نے مشین کاٹ رہا ہوں یہ سب تو جی آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
جی اللہ حافظ